ہیلو
ا سلام علیکم
وعلیکم السلام
ہیلو اور سنائی جی بڑھیا اللہ کا شکر ہے آپ سنائیے آپ کیسی ہو
ہاں جی بس شکر ہے اللہ کا
بس اللہ کا کرم میں ہونا چاہیے اور بتائیے کھانا وغیرہ ہو گیا
کھانا ہو گیا بس فری بیٹھے تھے
جی جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے
ہاں بس ابھی روز مرہ کے تھوڑا کاموں سے تھوڑی فرصت لے کے سوچا تھا کہ چلو تھوڑی ایکسرسائز وغیرہ شروع کریں گے تھوڑا ٹائم کو مینج کریں گے اچھے سے
بالکل بالکل در ست فرمایا اور دیکھو یہ نا ہماری روزمرہ کی باگھ دوڑھ کے حساب سے مجھے لگ یہ لازمی بھی ہے
ہاں جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے
جی جی
بھی ہاں ایسا ہے نا کہ جو وقت ہے وہ تو اللہ تعالی کی ایک جو بہت ہی بہترین نعمت عطا کی ہے
بے شک بے شک بے شک بالکل در ست فرمایا آپ نے
یہ کہتا ہے نا کہ دولت شہرت علم اور دوسری تمام نعمتیں اگر جائے تو جائے دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے لیکن جو لمحہ گزر جائے اس کو ہر ہرگز ہم واپس نہیں لا سکتے
جی جی درست فرمایا اور میرا ماننا یہی ہے دیکھو آج کے معاشرے کے حساب سے اگر انسان وقت کا پابند نہیں ہے نا تو وہ ایک طریقے کے سے اپنی خواہشات اپنے احساس کو ظاہر نہیں کر رہا ہے وہ وقت کو بھی نکال رہا ہے اپنے ہاتھوں سے وقت پانی کی طرح نکل رہا ہے کیوں کے اگر ہم اپنی چیزوں کو نہیں دیکھ گیں گے اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے اوپر کام نہیں کریں گے یا اپنے مستقبل کے لیے بہتر ر چیزیں نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ہمارے ہاتھ سے وقت تو نکل رہا ہے دھیرے دھیرے عمر بھی بڑھ رہی ہے اور جو جیسے جیسے عمر کا پڑاؤ ہوتا ہے نا تو چیزیں ہمارے ہاتھ سے چھوٹتی رہتی ہیں
صحیح فرمایا آپ نے بالکل ابھی
کہ اگر وقت رہتے ہمیں احساس ہو جاتا ہے اس چیز کا کی اہمیت ہے وقت بہت ضروری ہے اور اللہ تعا لی نے دیکھو چوبیس گھنٹے بنائے ہے نہ اتنی مخلوق پیدا کی ہیں چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نماز بنائی ہے آپ اسی سے سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ اگر پانچوں وقت اللہ تعالی بول دیتے کہ آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے جو تو ہم تو بندے اتنے نہ فرمانے ہم تو کبھی پڑھتے ہی نہیں
پڑتے ہی نہیں صحیح فرمایا آپ نے وہی ہے نا کی دیکھو اگر دیکھا جائے تو ساری مطلب پوری جو کائنات ہے وہ ساری نظم و ضبط سے چلتی ہے ایک طرح سے ہے نا نظم و ضبط میں چلتی ہے سوس سورج چاند ستارے سارا کچھ مطلب یے سارا عالم ہی ایک مطلب اس میں چل رہا ہے وہ روٹین میں بندھا ہوا ہے پورا ہے نا وقت پے سب کچھ ہوتا ہے دیکھو ان میں
ہاں کیونکہ اگر وقت کے حساب سے نماز کو قائم نہیں کیا ہو گیا ہوتا یے ہوتا ہے کی آپ کسی بھی ٹائم پڑ سکتے ہو تو مجھے نہیں لگتا کی شاید ہم کبھی پڑتے لیکن اب ہمیں پت نماز کا ٹائم پابند ہے یے فجر کی نماز ظہر اٹھ کے پڑھنی ہے پھر زوہر کی پھر اسر کے پھر مغرب پھر عشاء تو نا ہمارے اندر سب سے زیادہ ایک اچھی طاقت اسی سے آتی ہے کی ہم وکی پابند ہو جائے اگر ہم صبح فجر میں اٹھ رہے ہیں تو آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جائیں تاکی ہم اچھے سے وزو کر کہ اپنا غسل وغیرہ کر کے اپنا ناشتہ وغیرہ کر کے اپنی نماز پڑھے اپنی تہجد کی نماز کرے اللہ تعالی سے عبادت کرے اس سے دعا مانگے اپنی زوہر میں کھانا وانا بنا کے فارغ ہو کے اپنی ظہر کی نماز پڑھے نا اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا نا روٹین بھی اچھا رہتا ہے ہماری ایکسرسائز
ہاں ہاں درست فرمایا آپ نے اور جو بند وقت پے اٹھ گیا صبح جلدی اٹھ گیا سورج کے اگنے سے پہلے جو جاگ گیا مطلب وہ بندہ تو اپنی زندگی میں مطلب
کامیاب ہے بےشک بےشک بالکل درست فرماے کیونکی سورج اگنے سے پہلے اگر آپ اٹھتے ہو تو سمجھو آپ نہیں اٹھے ہو آپ کے اندر جو اینرجی ہے جو آپ کے اندر حوصلہ ہے آپ نے اس کو اٹھایا آپ کی ہمت پیدا ہوئی ہے اب اٹھتے ہو باہر نکلتے ہو تھوڑی سی واک کرتے ہو باہر کا ماحول دیکھتے ہو ٹنڈی ہوا ہوتی ہے چڑیا چے چہاری ہوتی ہے تو سب سے پہلے نوائز کا اثر ہوتا ہے اب ہم چار پانچ بجے کے بعد اٹھتے ہیں نا تو جب وہ شور شرابہ ہوتا ہے اس الگ بات ہوتی ہے لیکن جب ارلی مارننگ اٹھتے ہی صبح صبح جب کچھ نہیں ہوتا شانت ماحول ہوتا ہے چڑیا محول ٹنڈی ٹنڈی ہؤا تو نا پزیٹیو وائبس ہوتی ہے ہمارے اندر کہ ہاں ماشاء اللہ کتنا اچھا ماحول ہے انرجی سی رہتی ہے
بس ہاں سرا مال ہوتا ہے وہ بھی مطلب ٹائم سے ہو جاتا ہے وقت پے ہی ہو جاتا تا ہے نا تو مطلب ہاں مطلب جو ہمارے ذہنی دوا انسان کو میں نے دیکھا نا جب لیٹ اٹھتے ہے ہو جاتا ہے کئی بار ہم بھی چھٹ ٹی کے دن لیٹ اٹھ جاتے ہے نا تو مطلب جو سارا کام ہے وہ پینڈنگ رہ جاتا ہے ہے نا تو مطلب ایک طرح سے نا ذہنی دباؤ بن جا تا ہے بندے پہ کہ یہ بھی کرنا
بے شک
میں ابھی یہ بھی کرنا ہے لیٹ اٹھ کے ہوتا ہے یہ تو
جی جی اور دیکھو وقت سے اٹھتا ہے نا تو تو ہمارے شریر میں نا سب سے زیادہ آلس نہیں ہوتا ہم آلس سے دور ہو جاتے ہیں لیٹ اٹتے ہیں دیر سے اٹھ ہیں اپنے دیر سے کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر نا چڑچڑا پن رہتا ہے
ہاو
کیونکہ نیندیں پوری نہیں ہوتی شریر میں وہٹینیس نہیں رہتی
وہی ہے نا ہمارا کام نہیں ہو پاتا وہی ہمارے مطلب ذہنی دباو کا سبب بن جاتا
بالکل بالکل بالکل درست فرمایا وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالی نے آپ سا فرمایا ہے کہ آپ کو چوبیس گھنٹے دیے گئے ہیں اور آپ کو وقت کا پابند ہونا لازمی کہا گیا ہے اگر آپ سات سے آٹھ گھنٹے کے کہ نیند نہی لیں گے آپ اپنا وقت ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں تو آپ کا شریر تھکے گا اور جب آپ اٹھو گے تو پھر چڑچڑاؤ گے غصہ کرو گے بچوں پہ غصہ گھر کے کام بگڑنا اور دیکھو جب آدھی ادھوری نیند ہوتی ہے نا وہ جب ہمارا شریر تھکا ہوا ہوتا ہے تو گھر کے بہت سارے کام بگڑ جاتے ہیں ہاں کبھی ہم سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے کبھی کھانا غلط بن جاتا ہے کبھی بچوں پہ غصہ کرنے لگتے ہیں
ہاں صحیح بالکل درست فرمایا
جی یہ ہوتا کیونکی دیکھو یہ تو قدرت کی نعمت ہے اگر صبح شام ہی دھوپ رہتی کبھی سورج نہ ڈھلتا کبھی رات نہ ہوتی تو پھر وقت کی اہمیت ہی کیا تھی یہ سب وقت کے مطابق ہی ہے سارا کہ صبح سورج اگنا ہے شام کو جلنا ہے رات ہونی ہے ہے نا یہ ساری قدرت کی دین ہے
امم
ہاں اور موسم میں تبدیلی بھی یہ بھی تو ایک قدرت کی نشانی ہے پل میں الگ کالا موسم کو گرم کر دیتا ہے پل میں موسم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور پھر بھی نا ہم اتنے مطلب
وہی ہے نا اگر بندہ ہاں اگر بندہ وقت کا پابند ہوتا ہے نا وقت کی تنظیم کی اہمیت سمجھتا ہے تو پھر تو وہی ہے نا کہ اس کا ہر ایک جو کام ہوتا ہے اطمینان جمے واری دیرے ساتھ ہی ساتھ مطلب اس کو انجام دے پاتا ہے انسان
بالکل بالکل اور ماشاء اللہ سے دیکھ آج کے معاشر میں اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے یوٹیوبرس وغیرہ جو اتنے بڑے بڑے چیزوں پہ پہنچ چکے ہیں اور دیتے وہ کیوں اتنے اتنی بڑی جگہ پہ پہنچے ہیں وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے وقت کا پابند کیا ہے خود کو وہ بھی ہماری طرح ہی ہے وہ ہم میں سے ہی اٹھے ہیں لیکن بس ان کے اندر نا آلس نہیں تھا
امم
واہ ان کے اندر جذبات آکے نہیں مجھے وقت سے اٹھنا ہے وقت پہ کام کرنے اپنے
صحیح فرمایا اپ نے تبھی ان ہیں کامیابی ملی نا
بالکل بالکل کیو کہ ان کا گول سیٹ تھا نا کہ مجھے بھی وقت پٹنا ہے چاہے کوئی دنیا ادھر سے ودھر ہو جائے مجھے اٹھنا ہے مجھے اپنا کام کرنا ہے مجھے بکس پڑھنی ہے مجھے صبح واف پے نکلنا ہے مجھے بچوں کو لے کے جانا ہے مجھے اپنا افس جانا ہے تو ان کا گول سیٹ تھا ہم لوگوں کا نا کچھ ہم کچھ انڈینس کچھ نوجوان ایسے ہیں ہم لوگوں کا گول نہ سیٹ ہی نہیں ہے
ہاں ہمیں پتا ہی نہیں کیا کرنا بس گزرا ہے وقت ریل ریلس کرول کر نے میں
ہاں بس بس بس اسی میں گزر رہا ہے اس اس میں وہ کہتا رہی ہوں اگر ہم پورا دن بھی دے دیتے ہیں نا ہمیں وہ بھی کم لگتا ہے
صحیح فرمایا اپ نے
اور وہی کس کوئی فضول چیزوں میں ہم وقت دیتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے اور وہی چیز اگر ہم کچھ پڑھنے بیٹھ جائیں گے کوئی دینی چیز کوئی علم کی چیز تو اس میں نا ہمارا سر دکھنے لگتا ہے کی عادت نہیں عادت نہیں ہے نا جی عادت
وہی ہے نا وقت کی پابندی سے مطلب جو انسان کے علم میں بھی اضافہ ہو ہو تا ہے اگر وہ صحیح ٹائم سے اپنا ہر ایک کام کرے ہے نا وہ کچھ سیکھ بھی سکتا ہے کوئی ہا ہا یادداش بھی اس کی جو ہوتی ہے مطلب وہ بڑھتی ہے اور خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے انسان میں اگر بندہ کام کرتا تو ہوتی ہے خود اعتمادی پیدا ہوتی کہ ہاں میں نے کر لیا یہ کانفیڈینس بھی اتا ہے
بس وہی ہے ہمیں تو خود کو مطلب سدھارنے کے لیے یہی کرنا چاہیے کہ وقت پہ اٹھنا چاہیے وقت پہ سونا چاہیے پانچ وقت نماز کا پابند ہونا چاہیے کیونکہ جو پانچ وقت کی نماز کا پابند ہوجاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر اس کو نا وقت کا پابند ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ وقت کو اپنے حساب سے ڈھال لیتا ہے لیکن جو پانچ وقت کی نماز کا پابند نہیں ہو سکتا نا تو پھر وہ نہیں ہوپائے گا پابند کیونکہ جس نے نماز کی عادت نہیں ڈالی تو پھر وہ کچھ کیا ہی کرے گا
ہاں صحیح فرمایا ہے آپ نے
ہاں کیونکہ سب سے آسان اور سب سے سلب طریقہ ہے کہ آپ کو وقت کہ پابند بند ہونا ہے آپ کو خود کو بھی فٹ رکھنا ہے اپنا شریر بھی اچھا رکھنا ہے آپ کو گھر کے بھی کام مکمل کسے کرنے تو آپ کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ تہجد میں اٹھو اپنی نماز پڑھ لو اپ اپنا غسل وغیرہ کر کے ساری چیزیں کر کے اللہ کو یاد کرو پھر چاہے ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی اپنے بچے وغیرہ اسکول بھیج دیے شوہر کو اپنے کام پہ بھیج دیا پھر چاہے آپ ایک دو گھنٹے کے لیے سو جاؤ ہاں لیکن لیکن ہاں لیکن دن کی شروعات آپ ایسے کرو کہ آپ کے بچوں پہ جو اثر پڑے تو پھر بچے بھی ایسے ہی اعمال اپنائے آپ کہ وہ بھی صبح اٹھنے کی عادت ڈالے وہ بھی نماز پڑھا کرے وہ بھی اللہ کو یاد کرے اللہ کا ذکر کرے
درست فرمایا آپ نے وہی ہے نا میرا مط آخر میں تو مطلب یہی کہنا بنتا ہے کہ کل ہاں درست ہوگا کہ وقت انسانی زندگی کا سب سے قیم صحیح فرمایا ہے ہے نا اس کی تنظیم ہی انسان کی ترقی خوشحالی اور کامیابی کی جو ہے مطلب نی ہے
بس وہی اللہ تعالی ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ہے نا بالکل بالکل بالکل چلو ماشاءاللہ مجھے آپ سے نا بات کر کے بہت اچھا لگا
ہاں مجھے بھی اچھا لگا چلو پھر ملتے ہیں کبھی اللہ حافظ
اللہ حافظ